ہیلو جی سلام و علیکم
جی وعلیکم آپ کیسی ہو
جی ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
بس بیٹھی ہوئی
ہمارے یہاں بھی موسم بڑا سہانا ہو رہا ہے آج تو دھوپ چھاؤں دھوپ چھا ہوائیں ہو رہی ہیں سویرے سے بس ایسا ہی کبھی بارش گر رہی ہے کبھی دھوپ نکل رہی ہے ہم بھی یوں ہی بیٹھ اٹھے ہوئے ہیں ہم نے سوچا چلیے آپ سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے
جی جی ماشاء اللہ صحیح صحیح سوچاآ پ نے ہمارے نہ بارش کی وجہ سے آج صبح کم سے کم چار پانچ کل ہی تو نا اچھا سہاونا تھا
جی جی بارش کی وجہ سے تو موسم بڑا ہی سہاونا ہو جاتا ہے ہمیں تو بارش بڑی پسند ہے
جی ماشاء اللہ بارش بہت پسند ہے تمہیں اور ویسے نا آپ کے گھر پہ عید کی تیاریاں کیسی چل رہی
جی
عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ کے گھر پہ
جی ہمارے گھر تو بڑی اچھی تیاریاں چل رہی ہیں ابھی
جی جی اچھا میریے بھی گھر پے نہ جاں تک کے ہو جائے
بس اب ہم بھی تیاریوں میں ہی مضروف ہے اب دیکھیے کبھی گھر پہ گھر کی کچھ ریپئیرنگ چل رہی ہے مرمتیں چل رہی ہیں پھر اس کے بعد ہم شاپنگ کرنے میں بھی مصروف ہو جائیں گے تھوڑے پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے کام ہیں آپ تو جانتی ہیں کتنے سارے کام ہوتے ہیں پھر
جی جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فر ما رہی جی آپ اب ویسے نا مجھے تو نا عید والے دن بہت سارے رشتے دار آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر نہ بہت ہی زیادہ خوشی کاں ہیں
جی جی عید والے دن تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے سب رشتتے داروں کو دیکھ کر
آپ باجی پا ئیں ہیلو
جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو
جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی
جی بتائیں پھر آپ کے گھر پہ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں
جی میری گھر پہ میری امی جان لگی ہوئی ہے سجاوٹ میں امی ابو لگے ہوئے ہیں اور نہ سجاوٹ کے ساتھ ساتھ میں میری امی جان تو بہت ساری صاف صفائی بھی کرتی ہیں اور کھانے پینے کی بھی ویوستھا کر کھانے کی سارے آئٹم ہونگے نا تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہلوائی لگا دیا ہے گھر پہ
بالکل صحیح فر مارہی ہیں آپ مطلب اتنی ساری چیزیں پکانانی پڑتی ہے کہ اکیلے تو ہو ہی نہیں پاتی یہ ساری چیزیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور میری گھر پہ پیسے آپ کے گھر پہ نا کون کون سے مہمان آتے ہیں عید پہ
ہمارے گھر تو بہت سارے مہمان آتے ہیں جیسے ہماری پھوپو ہو گئیں پھر جی اور بھی بہت سارے مطلب آپ مانیں گے تو سارے لوگ ہی آتے ہیں ہمارے گھر تو اس دن
اچھا
ہمارا پورا پریوار ہی آتا ہے فر تو
اچھا چھا
عید والے دن تو اب تو جانتے ہی ہیں سارے لوگ ہی آتے ہیں پھر اس کے بعد سب مل کر ایک ساتھ بیٹھ کے کتی ساری گفتگو کرتے ہیں فر ایک دوسرے سے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل میرے بھی گھر پہ نا بہت سارے مہمان آتے ہیں تو مجھے تو نا نہ اچھا لگتا ہے مہمان کو دیکھ کر
بالکل صحیح فرما رہی ہیں مہمانوں کو دیکھ کر ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے من میں جیسا لگتا ہے گھر میں کتنی رونق آ گئی اتنا نور آ گیا اتنے لوگ آتے ہیں گھر میں تو
جی جی ماشاء اللہ بالکل ہے نا بعد میں چلے جاتے ہیں تو مجھ میرا تو من ہی نہیں لگتا مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے جو مہمانوں کے بچے آتے ہیں نا تو مجھے تو نا ان کی بھی یاد آتی بچے چلے جاتے ہیں بچوں سے کیا رونق س ہی ہو جاتی ہے گھر پہ
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
جی
ایسا لگتا ہے مہمان چل جاتے ہیں تو ایسا لگ جیسے گھر کی رونق چلی گئی جیسے کہ اتنی ایسا لگتا ہے جیسے کتنی خوش لگ رہا تھا گھر اس کے بعد لگتا ہے بالکل نا خوش ہو جاتا ہے من جیسے مہمان چل جاتے ہیں تو
جی جی ماشاء اللہ بالکل وہ ویسے نا میں نہ سوچ رہی تھی کہ مہمانوں کے بچے آئیں گے تو ان کے لیے نا میں کچھ گفٹ لانے کی سوچ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی پوچھ لوں کیوں کہ آپ کو بھی تو لانی ہے گفٹ بچوں بچے نا کتنے خوش ہو جاتے ہیں گفٹ وغیرہ دیکھ کے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہوتا ہے کہ عید میں ہم سوچ تے ہیں بچوں کو پیسے دینے سے بہتر ہے کہ ہمیں کچھ ہم انہیں کچھ تحفے دے دیں جو ان کے بعد میں کام بھی آ جائے
کیونکہ ایسا ہو تا ہے نا عید میں ہم بچوں کو اگر پیسے دیتے ہیں تو بچے پیسے فالتو ادھر ادھر اپ نے پیسے برباد کر دیتے ہیں اور اگر ہم انہیں کچھ تحفے دیں گے عیدی کے طور پر تو وہ انہیں ان تحفوں کو سنبھال کر بھی رکھیں گے اور وہ تحف فے ان کے کام بھی آئیں گے کچھ نہ کچھ
ہاں آ یے پوٹ سوپے کے ان کے یادگار بنے رہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ گئے تھے اپنی خالہ کے یا باجی کے یہاں پہ سنوں نے عید پر ہمیں یہ گفٹ دیے تھے نے
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اب بچوں کو تو اتنی خوشی رہتی ہے عید کے دن کا اتنے بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کہ بچے بس انتظار میں بیٹھے رہ کہیں کب عید کی صبح آئے گی کب ہم نئے جوڑے پہنیں گے کب ہم نئے ن نئے نئے لوگوں سے مطلب اپنے پورے پریوار والوں سے ملیں گے سب آئیں گے ساتھ میں بیٹھیں گے پورا دن ایک ساتھ بی تائیں گے بچوں کو تو بہت س بہت زیادہ ہی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا
جی جی ماشاء اللہ بالکل بچے تو نا نئے نئے کپڑے پہن ن عیدی ملنے کا کتنا انتجار کرتے ہیں نا کتنا مزہ آتا ہے کہ سبھی لوگ جب عید مبارکباد دیتے ہیں تو مجھے یہ تو نا بہت اچھا لگتا ہے ایک دوسرے کو
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بچوں کو تو کیا ہمیں بھی عید آنے کی اتنی خوشی ہو‌ت ہمیں بھی عید آنے کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے ہمیں بھی نئے نئے کپڑے پہنا پھر عید منانا سب کو ایک ساتھ مل کر مبارک بعد دینا یہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادی ہی اچھی لگتی ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا عید والے دن جو مہمان آتے ہیں تو آپ میں دیکھا ہوں آپ کے یہاں پہ ویسے کیا کیا پکوان پکتے ہیں ان کے لیے پر
ہمارے یہاں تو بہت بہت سارے پکوان بنتے ہیں جیسے ہو گیا حلوا ہو گیا بہت ساری طرح طرح کے حلوے بنتے ہیں کھیر بنتی ہے سیوئیاں بنتی ہے بریانی بنتی ہے شیر قورمہ بنتا ہے بہت ساری چیزیں پکاتی ہیں ہماری امی طرح طرح کی چیزیں ہماری امی کو نا پکانے کا مطلب بہت زیادہ شوق ہے تو انہیں نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں پکانا الگ الگ چیزیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل مجھے بھی نہ جو سیر خرما ہوتا ہے نا مجھے بھی نا بے حد زیادہ پسند ہے اور گرما گرم چکن بریانی ہو تو مجھے بھی پسند ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہمیں بھی عید والے دن اتنی اچھی اچھی چیزیں کھانا ہمیں تو بہت زیادہ ہی پسند ہے ہمیں سب سے زیادہ تو شیر قورمہ کھانا پسند ہے مطلب عید والے دن وہ مل جائے تو اور زیادہ مزہ آ جاتا ہے پھر تو عید کا
جی جی ماشاء اللہ بالکل مزہ آ جاتا ہے اور نا آپ نے دیکھا ہوگا کی کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں ایک مہینے کا تو روزہ رکھنے میں نا کتنا مزہ آتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں وہ ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے روزہ رکھنے کا جو جن لوگوں کو ماشاء اللہ وہ احساس مطلب ملا ہے وہ کتنے کتنے زیادہ قسمت والے نصیب والے ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور نا میں نے بھی کئی بار روزہ رکھ لیا میں نہ بچپن میں تو نہیں رکھتی تھی میری امی جان نہیں رکھتی تھی کیونکہ میں نا بیمار پڑ جاتی تھی لیکن اب تو نہ مجھے رکھنے پڑتے ہیں ان کو نہا چھوڑ بھی نہیں سکتے روزہ بغیرہ
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ اور عید تو ویسے بھی خوشی محبت بھائی چارے کا تیہوار ہوتا ہے اسے تو سب کے ساتھ مل کر ہی بنانا چاہیے پورے پریوار والوں کے ساتھ مل کر بنانے سے ہی عید کا اصلی مزہ آتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رشتے دار نکاح وغیرہ میں نہیں آ پاتے ہیں تو جو عید پہ تو ان کو آنا ہوتا ہی ہے عید پہ تو ضروری آنا پڑتا ہے ان وہ میرے گھر پہ تو نا بہت سارے مہمان آتے ہیں
سب ایک دوسرے کی ناراضگی جتنا بھی غصہ ہوتا ہے وہ سارا اپنے اپنی گھر پر چھوڑ کر ان کو جانا ہی پڑتا ایک دوسرے کے گھر ماشاء اللہ اسی بہانے لوگ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں جو بچھڑے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے
جی جی ماشاء اللہ بالکل مجھے تو نا بےحد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے عید والے دن بہت سکون ملتا ہے مجھے تو آپ کو کیسا لگتا ہے عید والے دن
جی ہمیں بھی بہت سکون ملتا ہے ہمیں تو عید والے دن اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے سب کو دیکھ کر کہ ہم ہم اس خوشی کو اب بالکل بھی ہم بتا ہی نہیں سکتے آپ کو کہ کتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
ہمیں بھی اپ سے عید کے بارے میں گفتگو کر کے بےحد اچھا ھا لگا اللہ حافظ
جی خدا حافظ